ہیلو السلام علیکم ر
وعلیکم السلام کیسے ہیں
سب خیریت اپ بتائیے
جی جی سب خیر شکر ہے اللہ کا آپ بتائیے کیا کر رہے تھے
جی اور آپ کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں بس پیک ہی تھی ابھی سماچار وغیرہ دیکھ رہی تھی ٹی وی میں
جی
تو تمہیں بس یہی دیکھ رہی تھی کہ آلوود کی کی سمسیا ک زیادہ ہو رہی ہے
جی جی جی
اتنی زیادہ ہو رک
ہر چیز یہ تو ہے ادھر کی ہوا میں بھی پردوشن ہے اور آپ کا ہوا کے ساتھ ساتھ ساؤنڈ پالوشن بھی اتنا زیادہ ہے واٹر پالوشن بھی اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں پانی پانی پینے کا بچا نہیں ہے وہ بھی فلٹر کر کر کے پینا پڑتا ہے چار بار فلٹر کرو پھر اسے پی سکتے ہو وہ تب وہ پینے لائق ہو ہے
بالکل بالکل آ بالکل
لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ پ ڈی جے بجتے ہیں ڈی جے اتنی تیز ساؤنڈ ہوتا ہے جن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اور وہ آرام سے لوگوں کو بہرا بھی بنا دیتے ہیں
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں سب سے یہ جو آلو دگی ہو رہی ہے بہت زیادہ اس کی سمسیا آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے ہے نا اور جیسے آپ نے دے اور یہ جیسے ماحولتلودگی جس کو بولتے پیاورن پردوشن ہے نا یہ پردوشن کس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہم لوگ کی وجہ سےح ہی تو ہو رہا ہے کیونکہ ہم آج کل نہ تو صاف صفائی پہ دھیان دے رہے ہیں اور چیزوں کو کو گندہ ہی اور کر رہے ہیں
جی جی یہ تو ہے
اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آبی آلوودگی بولتے آبی آلوودگی آج کل اتنی ہو رہی ہے جل پردوشن ہے نا اس میں جو فیک مٹلتا ہے پانی وغیرہ نکلتا ہے سب کو ہم کہاں چھوڑ دیتے
ہ ہاں وہ ندیوں میں ہی چھوڑتے ہیں اور ندیوں اس اس کےس جو پانی پینے کا بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے
زیادہ سمسیا ہو رہیت زیادہ سمیا ہو رہ بہت ہ
جی جی
ہ ن اور اس س چابول تو آپ نے دیکھا ہو م کیا تھی نہ یہ تالاب وغیرہ میں پہلے پانی پینے تھے پہلے ایک بار تو نہیں سوچتے تھے لیکن اب دیکھو انشاء اللہ لوگ بنا پیوریفائی کے پانی ہی نہیں پی پا رہے ہیں
جی جی یہ تو ہے
ہ نا پ پ پھائی کر کے لوگ نہیں
ہاں پیوریفائی کرنا پڑ رہا ہے ایون
خوش رہے گے انشاء اللہ جی جی
جی تو وہ سو در سر ا گورنمنٹ بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے کمپنیوں کیکہ ادھر سے انہیں گورنمنٹ کو پیسہ آتا ہے اب آنے والی جنریشن کا کچھ سونچ ہی نہیں رہی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا جو ورت اچھروںو پڑ ہو رہا ہے ورچا روپڑ ہو رہا ہے اس میں ک پورا کے پورے جنگل کے جنگل سفا کر دے رہے ہیں کھیتی کی زمین بچی نہیں رہی ہے ہر جگہ ہر ایک جگہ پہ کنسٹرکشن کرتے جا رہے ہیں کنٹ کرتے جا رہے ہیں جب آکسیجن ہی وو میں نہیں رہے گی تو لوگ سانس کیسے لیں گے کیونکہ اگر اب میں بات کروں انسانی ڈھانچہ جو ہے اس کو تو آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے سانس لینے کے لیے مین سورورس پیڑ ہیں جو آکسیجن کا ہے بٹ جب پورا آکسیجن کا ذریعے ہی ختم کر دیں گے تو پھر بچے گا ہی کچھ نہیں
اچھاء
سب کچھ خم ختم ہو جائے گا
ج جی
جی
دیکھے انشان اپنے وناش کارن خود ہے
جی اپنی اپنے اپنی فیسلٹی یوج کرنے کے لیے اپنے آپ کو کام کم کرنے کے لیے اپنا کامنے کم کرنے کے لیے وہ پریاورن کے ساتھ بہت زیادہ کھیل رہا ہے اور وہ ایسے کھیل رہا ہے پریاورن کو بالکل نشٹ کرتا جا رہا ہے اور ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے وہ کٹتا ہی جا رہا ہے پریاورن کا جو پزیٹیو انوائرمنٹ ہے کو پورا گھٹتا ہی جا رہا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوگی آنے والے ٹائم پہ اگر ان ساری چیزوں کو ابھی کنٹرول نہیں کرا گیا تو جیسا آ نے دیکا ہوگا گوب وارمنگ بھی ہوتی ہے جو پہاڑوں کا پہاڑوں کی برف ہے اس کا پانی اب نیچے جلدی پگھلنے لگا ہے جہاں پہاڑوں پہ برف جمی رہتی تھی باروں مہینے وہ پگھل کے اب گلیشئر نیچے آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی پھر بہت زیادہ ہارم ہوگا لوگوں کو جگہ جگہ پہ آپ آپ نے دیکھا ہوا جلستتر بڑھ جاتا ہے پورا کی پورا
اچ
وہ اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے جو پہ پہاڑی علاقے ہیں وہ ان کی جو برف ہے وہ پگھلنے لگی ہے وہ پالوشن کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ امپیکٹ پالوشن ہی ڈال رہا ہے کیونکہ جو وااتورن ہے وہ اتنا گرم ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے کہ کچھ ب چ نہیں تھا جو گش وہ بھی پگل پگل کے سمندر میں ملتا جا رہا ہے وہ تو چل رہا ہے بول اپنے آپ ہی بڑ جائے گا
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فضائی آلو رگی کتنی دیکھنے کو ملتی ہے وایو پردوشن بولتے ہیں جس کو وہ آج کل ن ہوور ہے کے لوگ کچھ ہوا مل ہی نہیں پا رہی ہے وہ کم فیکٹریاں کارخانے اینٹوں کے کارخانے ب وغیرہ اور ان سے جو دواں اٹتا ہے ان
ان سے ان سے تو ان سے بٹ ان سے تو وہ تو ہے ہی ہیں بٹ ہر گھر میں آپ آپ نے دیکھا ہوا پائک ہے ہر گھر میں اے سی لگ رہے ہیں
بالکل
تو چاہے بائک لے لیجے چاہے اے سی لے لیجے یہ سب بھی پالوشن کرتے ہیں اب اےی میں سے میتین کیس نکلتی ہے اور وہ ا اتنی زیادہ ہارم ہوتی ہے جس کا کوئی حساب کتاب اور اگر میں وہیں بات کروں یہ جو ٹاور لگ رہے آ جس جس جس کے مادادھیم سے ہم بات کر سکتے ہیں دورباش بھی کہتے ہیں جس ج کہ ہم جس کے مادھیم سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے لیے بات کر سکتے ہیں کسی سے بھی ایزی ہو جاتا ہے بات کرنا وہ ٹاورس لگ رہے ہیں بٹ آپ نے ان کا اگر نگیٹو پوائنٹ دیکھا ہوگا تو اس میں ریڈیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے ریڈیشن اتنا زیادہ فیکٹ کہ اگر آس پاس کے لوگ ہیں اگر وہ اس ٹاور کے نیچے دس سال رہ رہے ہیں تو انیں کینسر کی بیماری ہو جائے گی
بالکل
اتنا ریڈیشن فیکٹر ہیں ہیومن باڈی کے لیے تو بالکل سرکشت ہی ہیں اور آپ کہے آپ آپ نے دیکھا ہوا جگہ جگہ پہ پنچھی مرتے رہتے ہیں کہیں کبوتر کہیں چڑیا کئی ج ساری پرجاتیاں ایسی ہوئی ہیں جو بالکل نشٹ ہو گئی ہیں وہ دیکھنے بھی کوئی نہیں ملتی وہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہی ہو رہی ہیں تو یہ سارا کہ سارا امپیکٹ تو اگر بات کروں انسانی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ پشو پکشی ان سب پہ بھی بہت زیادہ جا رہا ہے
بالکل بالکل آپ یہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہم آپ کی بات سے بالکل تعلق رکھتے ہیں تو سچ میں اتنی زیادہ آج کل اتنی زیادہ اس سمسیا بڑھ رہی ہے نا اتنی زیادہ سمسیا بڑھ رہی ہے اس سمسیا کو جیسے ہم لوگ بڑھا رہے ہیں تو جیسے جیسے بڑھا رہے ہیں ہم چاہے تو اس کو ایسے ایسے ختم بھی کر سکتے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک ایک پیڑ تو سب لوگ مل کر لگا ہی سکتے
ایک ایک پیڑ لگا سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے آس پاس میں جتنے بھی وہ ہیں جیسے اچھا آپ دو سو گز کے مکان میں رہتے تے ہیں تو آپ سو بج کے موقع سو سو گز کے آس پاس جو ہے وہ آپ اپنا گھر بنائیے ہے سوگج کے آس پاس فارمنگ کریے اگر آپ کے پاس اتنا جگہ پڑی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس سے کیا ہے نیچر آپ بھی سرکشت رہیں گے نیچر کو بھی تھوڑا سا سپورٹ ملے گا اور گھر میں بتا پہلے بڑے بزرگ کیا تھے وہ نیم کا پیڑ ضرور لگاتے تھے اور اس کے نیچے کھاد ڈال کے ضرور س ہوتا تو آپ دیکھا ہوگا کبھی بھی آپ جیسے ہم نانی کے یہاں جاتے ہیں یا دادی کہاں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گھر پے نیم کا پیڑ امرود کا پیڑ اور آم کا پیڑ یہ سارے لگے رہتے تھ امپلانٹ ملتے تھے مطلب آپ کو تو وہ اس لیے لگائے جاتے تھے نیم کا پیڑ ایک تو آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے
جی جی جی
سیزن بہت زیادہ پھینکتا ہے پیپل کا پیڑ تو یہ پیڑ کے نیچے سونے سے ایک تو آپ کو بیماریاں کم ملتی ہیں لگتی ہیں بیماریاں نہ کے برابر ہی چھوتی ہیں اور آپ نارمل جیون سروائو کر سکتے ہیں اور پانی پانی کی اگر میں بات کروں یہ جو وہ فیکٹری کا انڈسٹریل ایریا کا پانی ہے وہ سارا کی سارا ندی ودی میں مل جاتا ہے جا کے جسے ہم ندی کا پانی یوز بھی کرتے ہیں کئی لوگ پیتے ویتے بھی ہے وداؤٹ اینی فلٹر وہ اس کے لیے ہم یہ کر ہم سرکار کو بھی دھیان دینا چاہیے جو کارخانوں سے پانی آ رہا ہے اس کو کہیں اور اسٹور کرے یا اسے اس کے لیے واٹر سافٹنگ پلانٹ آتے ہیں آج کے ٹائم پہ جو اس کے جو نیگیٹیو گیس ہے یا پھر نیگیٹو جو وہ ہے منرلس ہے وہ اسے دور کر کرتے جو اس کا ویسٹ مٹیریل ہے وہ اسے کسی اور یوز میں لے لے کیونکہ ہر چیز کا یوز ہوتا ہے تو سرکار کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے اور جتنا ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول ہو سکتا ہے اتنا ہمیں اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے جیسے ہم گاڑی کا یوز اتنا نہیں کریں جتنا ہو سکتا انسری یوز نہ کرے کہ آپ نے دیکھا وہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دکان ایک چار گھر چھوڑ کے دکان ہے تب بھی ہم بائک سے جاتے ہیں ہر ہر کرتے ہوئے جو آج کل کے لڑکے ہیں آپ دیکھا ہوگا انہیں تو جی جی جی
اچ پھر بات کرتے ہیں اللہ
جی